وعلیکم السلام کیسے ہو میرے بھائی
بھائی جان بہت ہی اچھا ہوں آپ کیسے ہیں
میں بھی تو ٹھیک ہوں آپ مجھے بتائیے آپ کے والدہ اور والدہ کیسے ہیں
بھائی جان وہ بھی بہت ہی اچھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو آپ کے والد اور والدین کیسے ہیں
نہیں وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اچھے ہے بس والدہ کو تھوڑی سی تکلیف رہتی ہے ٹانگ میں لیکن وہ بھی ابھی جلدی ان شاء اللہ ٹھیک ہو جائیں گے
چلے جی یہ اللہ کا شکر ہے اتنا سب تو ٹھیک ہے اور اللہ ان اس کو بھی ٹھیک کر دے گا جلدی انشاء اللہ تو آپ نے کچھ کھانا کھایا
کھانے کا میں سوچ رہا تھا لیکن تھوڑی آفس کی مصروف کیا ت میں تھوڑا گم ہوں مجھے آپ بتائیے آپ کیا کر رہے تھے آج کل موسم تو بڑا ہی شدید گرم ہاں
ہاں بھائی جان میں ایسے ہی بیٹھا تھا تو میں سوچ سوچ رہا تھا کہ موسم بھی بڑا ہی خطرناک ہے آج کل اتنی زیادہ گرمی ہے کیا کیا کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کے ذمہوار ہم لوگ ہی تو ہے نا میرے بھائی
ہاں یہ تو اپنے بض سے بات ے موسم کا وم بدلنا تو ہماری زم داری بن چکا ہے کیونکہ جب ہم پیڑ کاٹتے ہیں آلودگی پھیلاتے ہیں اس سے موسم پہ تو اثر ہی پڑتا ہے پھر موسم بھی خراب ہی ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آلودگی نہ کرے زیادہ پیڑ وغیرہ نہ کاٹے جنگل اگاائے تو اس سے کیا رہتا ہے کہ موسم بھی اچا اچھا رہے گا ورنہ تو شدید کرنی ہے
ہاں بھ جان تو مطلب کہ یہ موسم ہماری روز کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے میرے بھائی تو ہر دن جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے موسم دیکھتے ہیں اگر دھوپ ہو تو ہلکے کپڑے پہنتے ہیں اگر سردی ہو تو گرم کپڑے پہنتے ہیں اگر بارش ہو تو مطلب کہ چھتری یا رین کوٹ ساتھ لے جاتے ہیں اس طرح موسم ہماری روز اس کے کاموںو پر مطلب کہ سیدھا اثر ڈالتا ہے موسم ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا میرے بھائی کسی جگہ زیادہ گرمی ہوتی ہے کسی جگہ زیادہ سردی ہوتی ہے اور کہیں بارش زیاہ ہوتی ہے یہ سب مطلب کہ فطرت کا حصہ ہے اسی وجہ سے مطلب کہ ہر اخلاق کا اپنا الگ موسم ہوتا ہےا ہے نا
ہاں یار یہ تو موضوں بات ہے اگر ہم اس پہ بات کرنے بیٹھے گے تو گرمیوں کا بڑھنا بے وقت کی بارش اور اچانک آنے والے سیلاب اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے قدرت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے فیکٹریاں بنائی ان کا دھواں گاڑیوں کی تڈر اور جو درخت وغیرہ ہم کاٹتے ہیں ان سب نے زمین کا جو جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھا دیا ہے اگر ہم ابھی نہیں سنبھ لیں گے تو آنے والی نسلوں کو صرف تباہی تباہی ملے گی تو اگر ہم ابھی نہیں سنبھلے تو پھر کبھی نہیں سنبھے میرے
ہاں بھائیجا آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو گرمی کا موسم دھوپ اور مطلب کہہ ہمارے ملک میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ چار موسم ہوتے ہیں میں پہلے میں نے سوچا تھا کہ پہلے دوسری بات کہی جائے لیکن اب مجھے یہی بات فی لگی پہلے بتانے کی تو گرمی ہوتی ہے سردی ہوتی ہے اور برسات اور باہر آتا ہے تو ہر موسم کی اپنی خوبصورتی اور اپنی اہمیت ہوتی ہے جیسے کہ گرمی کا موسم میں مطلب کہ دھوپ اور گرمی سے باہر ہوتا ہے اس موسم میں لوگ ٹھنڈا پانی شربت اور مطلب کہ پھل زیادہ استعمال کرتے ہیں ہمیں دھوپ سے بچنا چاہیے اور زیادہ پانی پینا چاہیے تاکہ صحت ٹھیک رہے تو اسی کے ساتھ ہوتا ہو گیا ہے کہ سردی کا موسم بہت سے لوگوں کو پسند ہوتا ہے اس میں ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اور لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں مالکہ گرم چائے کافی اور سوپ کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اس موسم ہے لیکن سردی سے بچنے کے لیے اپنا خیال رکھنا بھی ضروری ہے تو بھائی اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے برسات کے موسم کے بارے میں سننا چاہتا ہوں
برسات کے موسم کے بارے میں برسات کا موسم تو مجھے بڑا عزیز ہے میں تو انتظار میں رہتا ہوں کہ برسات کب ہوگی یہ تو انسان کو دل خوش کر دیتی ہے وہ برسات کی کچھ کچھ بوندیں بارش کی بوندیں انسان کو انسان کا دل مہک کے دیتی ہے انسان کو اچھا دیتی ہے اب کیا ہی کر سکتے ہیں لیکن آج کل جتنی گرمی ہے مجھے نہیں لگتا کہ برسات ہوگی یہ تو ہماری ذمہ داری تھی کہ اگر ہم اچھا سب کچھ رکھے ہوا کو آلودانہ کرے تو اچھی برسات بھی ہوتی سب کچھ اچھا رہتا اب کیا ہی کر سکتا ہے انسان آپ مجھے بتائیے آپ کے کیا وچار ہے اس پہ
ہاں بھائی جان آپ نے تو بہت ہی اچھی بات کہی تو مطلب اسی کے ساتھ چوتھا موسم میں نے اب یہ بھیھی کہا تھا کہ باہر کا موسم سب سے خوبصورت موسم مانا جاتا ہے یہ باہر کا موسم اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھل مطلب کہ پھول کھلتے ہیں درختوں پر نئے پتے آتے ہیں اور ہر طرف ہر اری نظر آتی ہے جیسے کہ آج ہے مطلک باہر کا موسم تو موسم ہلکا اور خوشگوار ہوتا ہے لوگ مطلب کہ سیر کرنا پسند کرتے ہیں اور بچوں بچے خوشی سے باہر کھیلتے ہیں اور سکونوں کے ساتھ پکنک بھی جاتے ہیں اس موسم میں تو موسم کا اثر صرف انسانوں پر نہیں ہوتا میرے بھائی بلکہ جانوروں پرندوں اور پیڑوں پر بھی ہوتا ہے ہر مطلب کہ مقلوم موم کی مطلب کہ مطابق اپنی زندگی گزار اسی لیے ہمیں فطرت کی قدر کرنی چاہیے ہے نا
ہاں یہ تو ب بہت آپ نے اچھی بات کہ لیکن میرا تو سب سے زیادہ اگر میں پسندیدہ بتاؤں کون سا موسم ہے وہ موسم سرما ہے کیونکہ اس میں دل چھوٹا ہوتا ہوتا ہے دن بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور راتیں تو لمبی ہو جاتی ہے بہ گرم کپڑے پہنتے اور گرم گرم چائے پینا اس موسم میں یہ تو سب سے بڑی اچھی ہے آلود آباد مجھ لگ ہے ہے پہاڑی علاقوں میں تو برف باری بہت ہوتی کہ میں خود پہاڑی علاقے سے ہوں تو ہمارے یہاں تو بڑی برف باری رہتی ہے تو مجھے موسم سرما بہت اچھا لگتا ہے
ہاں بھائی جان مجھے بہت ہی اچھا لگا یہ سن کے آپ کو کیا موسم پسند ہے اچھی بات ہے تو آج کل موسم میں بہت تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہے تو سبھی تو دیکھ ہی رہے ہیں کبھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جو آج کل دیکھیے رہے ہیں سب پریشان ہیں اس گرمی سے کبھی اچانک تیز بارش اور کبھی مطلب کہ سخت سردی اور اس کی ایک بڑی وجہ درختوں کی کٹائی اور ماحول کی آلودگی ہے جب ہم زیادہ دھواں پھیلاتے ہیں اور درخت کاٹ دیتے ت ہیں تو فطرت کا نظام متاثر ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں پانی ضائع نہ کرے اور اپنا مطلب کہ ماحول صاف رکھے اگر مطلب کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری سمج سمجھے تو ہم اپنے موسم کو بہتر بنا بنانے میں اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں ہے نا
ہاں اگر آپ دیکھو گے گلوبل وارمنگ کتنی بڑھ رہی ہے زمین کو گرم کرنے میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ خود انسان کا ہی ہے
اتنی گاڑیاں چلاتے ہیں فیکٹریاں ہے بڑے بڑے پلانٹ بنائے ہے ان میں جو کوئلہ لگتا ہے اس سے تو اور پیڑ وغیرہ کاٹنا تو اس سے گلوبل وارمنگ بھی بڑی بڑ ج اس سے کیا شدید اثرات ہے
ہاں بھائی جان تو اب تو آپ نے گلوبل وارمنگ کی بات چھیڑی دی تو تھوڑی سی معلومات ہے مجھے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ دوسروں کو بھی بتا سکے بھائی جان تو گلوبل وارم کا مطلب ہے کیا ہماری زمین کا ہر سال دھیرے دھیرے زیادہ گرم ہوتا ہونا آج کے دور میں یہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے بھائی میرے تو اگر اس پر وقت رہتے توجہ نہ دی گئی تو مطل کہ آنے والی سالوں میں انسان جانور اور پودے سب اس سے متاثر ہوں گے تو گلوبل وارمنگ کی سب سے بڑی وجہ ماحول کی آلودگی ہے جب مطلب کہ گاڑ جب گاڑوں مطلب کہ اور دوسر جگہوں سے دعا نکلتا ہے فیکٹری سے دعا نکلتا ہے تو ہوا گندی ہو جاتی ہے یہ دماں زمین کی گرمی کو مطلب کہ باہر نکالنے نہیں دیتے مل کہ اسی سے پھر کیا ہوتا ہے کہ زمین کا جو درج حرارت ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھ جاتا ہے اور اسی سے پھر اسی کو ہم پھر گلوبل وارمنگ کہتے ہیں نا
یہ تو آپ نے صحیح بات کی اور اس کے جو شدید اثرات ہے وہ تو یہی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا برف کا ذخیرہ تیزی سے پگڑ رہا ہے سے سمندر کا پانی کا جو لیول ہے وہ بڑھ رہا ہے جیسے کوسٹل ایریاز کا ڈوبنا تو اس کا خطرہ بڑھ گیا ہے اور پھر موسم اب بھی اب عام نہیں رہے گرمیاں بہت زیادہ گرم ہو گئی ہے اور جن علاق پہلے عام بارش ہوتی تھی وہاں اب زیادہ سے زیادہ تباہ کن سیلاب آتے ہیں قحت سالی کا مسئلہ ابھی بڑھ گیا ہے اور گرمی اور خشک کی بڑنے کی وجہ سے جو جنگلات میں خود بخود آگ لگنے کے واق کی وہ بھی بہت بڑھ گیا ہے جس سے ہزاروں جانور اور درخت جل کر راخ ہو جاتے ہے تو یہ بہت بڑا یہ گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے تو ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے
گلوبل وارمنگ کی وجہ سے موسم بھی بدل مطلب کہ بدل رہے ہیں کبھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے کبھی مطلب کہ مطلب کہ سخت سردی اور کبھی اچانک بہت تیز بارش ہوتی ہے دے کئی جگہوں پر کہ سہلاب آتے ہیں اور کیا مطلب کہ ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پر تو سوکھا سوکھ ہوتا جا رہا ہے بارش ہی نہیں پڑتی اس سے لوگوں کو کی زندگی اور کھیت کھیت کھیتی دونوں متاثر ہوتے ہیں ہے نا بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ سے مطلب کہ برف کے بادل بڑے مطلب کہ پہاڑ پکڑ رہے ہیں گلیشیئرس پ جس کو ہم گلیشیئرس کہتے ہیں اسے سمندر کا پانی بھر برتا جا رہا ہے اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو کئی سال مطلب کہ کہئی س سالی علاقے پانی میں ڈوب سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑ چھڑ چھوڑنا پڑ سکتا ہے ہے نا
نا پڑ سکتا ہے یہ تو آپ نے صحیح بات کی ہے اب اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں اگر ہم کچھ ایسے قدم اٹھائے تو وہ روکا جا سکتا ہے تو زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی اگر ہم نہیں اٹھائیں گے ہمیں یہ تبدیلی یاں لینی ہوں گی جو یہ پیٹرول اور کوئلے کے بجائے ہمیں سولر سورج کی بجلی اور ہوا کی بجلی کا استعمال کرنا چاہیے ہر انسان کو کم از کم ایک درح خت لگانا چاہیے تاکہ زمین کو دوبارہ گرین بنایا جا سکے ہرا بنایا جا سکے اور پلاسٹک کا استعمال تھوڑا کم کرنا چاہیے ہمیں تو پتہ ہے اس کا استعمال ضروری ہے لیکن بہت کم کرنا چاہیے آپ کو خلاصہ یہی ہے اس چیز کا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ وغیرہ ہوگھانے چاہیے ابھی بھائی جان مجھے اپنی امی بلا رہی ہے تو ہم پھر دفعہ بات کرتے ہیں تولہ اللہ حافظ میں ہی جاؤ اپنا خیال رکھنا
چلیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا
اللہ حافظ